ہیلو ہلو
السلام علیکم
ہلو وعلیکم السلام خیریت سے
ہاں جی سب کہہ رہی تھا آپ سنائیے
سا تو سنی اللہواز ہلو
ہلو
ہلو
آواز آ رہی کیا
آ رہے یہ بولو اور کھانا کھانا اور کھانا ہو گیا
نہیں کھانا تو نہیں گائے ا بھی تو بنا رہے ہیں ہاں جی آپ کا ہو گیا
ہاں جی اللہ کا شکر ہے ہم نے کھانا کھا د بنا ملیا
چلو بڑھیا ای سب اللہ کی مہربانی ہے
اورس سنائیے تو
نل گرمی ہو رہی ہے
ہاں یہاں پر آج تو گرمی بہت بنکر ہے
ہوں
سے زیادہ پڑ رہی ہے
ج
بچوں کی آواز یہ آ رہی ہے
سدم م س رہے ہیں
ہلو ہو تو ہے میں یہ بول رہا ہوں کہ گرمی کس کارن پڑ رہی ہے اس کا کوئی ریزن ہے کارن
گرمی کا کیا کارن ہے
ج گرمی کا کارن بہت ہے جیسے کہ پیڑ پیڑ کٹ رہے ہیں تو وہ پیڑ کٹ رہے ہیں تو تاپمان بڑھے گا تاپمان کی وجہ سے بھی تو گرمی پڑ سکتی ہے
ہوں
ہو تو ہے یہ موسم پہلے آپ نے دیکھا ہوا جیسے بارش ہوتی تو ٹائم پر ہوتی تھی
ہوں
اب ٹائم پر نہیں ہو رہی یہی کارن ہےتی سےاسس چھیڑخانی کی جا رہی ہے تو اسی وجہ سے بارس ٹائم پر نہیں ہو رہی ہے بارس ٹائم پر نہیں ہو رہی ہے تو تاپمان اپنے آپ بڑھے گا
اسی لیے وہ گرمی زیادہ ہے
وہ تو ہے گرمی تو ہے
ہ تو خدا سے یہ دعا کرتے ہے کہ وہاں ج سو جائے خاس
ہاں وہ تو ہے باراس ہوگی وہ تو سب اللہ ہی مہربانی یہی تو ہم دعا کر رہے ہیں کہ باراس ہو ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہو
جتنے بھی سخص ہیں ان سب کو ان میں سے نجات ملے
ہاں جی وہ تو ہے ویسے بھی دیکھا ہوگا ج ویسے بھی تو دیکھا ہوگا آج کا تاپمان اتنا بنکر ہے کم سے کم چالیس ڈگری تاپمان ہواج تو باری لائٹ بھی آن نہیں یہ آ رہی ہے
ہمارے یہاں تو آ رہی ہے خدا کا سکر ہے لائٹ تو ہے
وہ تو ہے ہمارے یہ نہیں آ رہی ہے تھوڑی مسٹیک کر رہی ہے وہ تار وغیرہ ہٹ گئے ہیں ہمارے اسی وجہ سے نہیں آ رہی ہے
مہربانی ہے کی لائت تو آ رہی ہے تھوڑا
وہ تو ہے جیسے کہ پہلے پیڑ پودے لگے لگے رہتےے تو پیڑوں کی چھاؤں بھی کافی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دیتی تھی ہلو
ہیلو لم آ رہی ہے
میں یہ بول رہا ہوں کہ جیسے کہ ہم پیڑ لگاتے تھے پلے
ہوں
تو پیڑوں کی چھاؤ کتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دیتی تھی اب پیڑ کٹ گئے تو کتنی گرمی پیڑوں کی کی وجہ سے ہی گرمی پڑ رہی ہے وہ تو ہے پہلے پیڑ تھے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا پرتییک
بھی نہ آتی نا تو بھی دن نکل جاتا
پھر بھی پھر بھی ہاں یہ یہ بات تو ہے پہلے دیکھا ہوا لائٹ بھی نہیں ت پھر بھی ہم ہمارے بڑے بزرگوں نے بھی ان نے اپنی لائف چیزوں ہی گزارلی اور ل ایک دن بھی لائٹ نہیں آتی تو ایسا لگتا ہے پتتا نہیں جی پائیں گے یا نہ جی پائیں گے
ہوں
گرمی بھی اتنی پڑتی ہے یہ اسی وجہ سے پیڑوں کو کاٹنا اور گرامین علاقوں میں پہلے دیکھا ہوا ہم نے پیڑ بھی بہت سارے پیڑ تھے پرتیک گھر کے پاس پیڑ ملتا تھا ہلو تو پیڑ ملتا تھا توب پیڑ ملتا تھا تو گرمی پیڑوں کی چھاؤوں سے دبی رہتی تھی بہارا نہیں مست مست نہیں مار تی ہیں ہاں جی بولیے
اب تو سب اپنے گھروں کے آنگے سے کٹوا اور دیتی ہے انہیں
وہ تو ہے پھر آپ نے دیکھا ہوگا یہاں وہاں پر پہلے پیڑ ہوگا تو وہاں پر کتنا موسم ٹھنڈا ہوا ویسے بھی ٹھنڈا ٹھنڈی جگہ ہوتی ہے اور وہاں پر پیڑ کٹ گیا تو کتنا اجڑا اجڑا سا لگتا ہے
ہمم اللہ کی دعا سے یہ سارے لوگ پیڑ لگائے جتنا جتنا ہو سکے اتنے پیڑ لگا
وہ تو امی یہ اللہ سے دعا مانگے کہ ہم کو پرتیک بھائی کو پیڑ لگانا چاہیے اور اس کی سرکشا بھی کرنی چاہیے ٹائم ٹائم پانی بھی دینا چاہیے
ہمم
اس سے پیڑ کی حفاظت ہوگی پیڑ کی حفاظت ہوگی تو ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دے گا
ہمم
اور سنائیے تو
سب خیریت سے اللہ کی کرم ہے اور کیا بس کرم بھی گئی گرمی سے ہی حال بےحال ہے
آج تو بنکر ہو بک کر گرمی میں آج آج زیادہ گرمی ہے
ہمم خدا خدا کی دعا سے جب بارش ہوئی تھی جب تو کافی دن ٹھنڈا موسم رہا تھا تو وہی موسم ہے ہمم
وہ تو ہے ویسے بھی جب موسم اچھا رہتا ہے تو دماغ کا بھی سنتولن صحیح طریقے سے کام کرتا ہے
ہمم اب تو دس منٹ کے لیے کہیں جاؤ تو لوٹ کراؤ تو ایسا لگتا ہے کہ کہاں سے گئے
وہ تو ہے گرمیوں میں دیکھا ہوگا گرمیوں میں دیکھا ہوگا جیسے ہی بازار وغیرہ بھی جاتے ہے نا
ہمم
ہم زیادہ تر ایسے پیدل ٹریول کرتے ہیں جو کہ پاس میں ہی بازار ہے تو جاتے ہیں نا ابھی بازار سے آئے جسٹ تو اتنی گرمی تھی یہ لگ رہا تھا کب کب روم پہ پہنچے روم پر دیکھا تو لائٹ نہیں اور بھی پریشانی ایک پیڑ کے نیچے کھڑا ہوں میں
جیسے لگتے ہیں کہ کتنے دھوپ میں یا کہاں سے نہاکے آئے پسینے کے مارے
وہ تو ہے اور پسینہ ہوگا تو ویسے تو پسینہ آنا چاہیے جس سے کہ ہمیں بیماریوں سے بھی بچ جاتا ہے شریر میں اس سے گندگی نکلتی ہے
ہوں
ہمیں ویسے زیادہ تر ایے پیڑ لگانے چاہیے جیسے پیڑوں سے آکسیجن شھ ملتی ہے وایو
ہاں اب سرکار بھی ہم ہم وائس سرکار میں بھی یجنائیں چلتی ہیں ن رگا وغیرہ ساری فی لگاتی
ہاں اپ نے دکھا تو ہوا نریگا وغیرہ میں پیڑ تو بہت ساری لگتی ہیں پر وہ پت نہیں وہ پیڑ ایک سال بعد یا دو سال بعد دکھتے ہی نہیں ہیں پتا نہیں ایک د نے پانی ٹائم پ نہیں مل پاتا اسی وجہ سے
ہاں
ایسے بول دیا جائے جایا کرے کہ پانچ پیڑوں کی سرچا آپ کو رکھنی پڑے گی یا دو پیڑوں کی ٹائم پر پانی وغیرہ تو کوئی رکھ لے تمہیں پتا ہے د پیڑ ایسی جگہ پر لگائے جاتے ہیں سڑک کے کنارے تو وہاں پر بھی کچھ نہیں دینے پہنچ پہنچ نہیں پاتا ہے
ہوں
اسی وجہ سے گرمی پڑ رہی ہے گرمی کا یہی ریزن ہے کہ پہلے فیکٹریاں وغیرہ نہیں تھیں یہاں پر جنگل وغیرہ تھ تو وہاں پر بھی اب جنگلوں کو کاٹ کے اور پچیوں کو بھی نقصان ہوتا ہے جب پیڑ پودے کٹے جائیں گے تو پچیاں بھی چی بھی نشٹ ہوتے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے آپ د گا ہوا ج صبح ہوتی نا صبح ہوتی صبح ہوتی صبح کے ٹائم بچیوں کی چہچاہٹ اتنی تھی کہ جب چب صبح انہیں پچیوں کی چہٹچاٹ سے ہی پتا چل جاتا اب پتا چلتا ہی نہیں ہے پچی پچی ہی نہیں ہے وہ
ہوں
وہ اسی کے کارن ہے کہ پیڑ کٹ گئے اب جب ان کو وایو نہیں ملے گی شھ تو وہ تو گام وغیرہ سے وہ تو مریں گے انکا استھان چین لیا جاتا تائیں
ہوں
آپ بتائیے تو
ہ ہمب تو بس یہ کہہ رہے کہ اللہ کی توعات ہے خدا کا یہ شکر ہے کہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں کم سے کم سب لوگ دو سے دو یا دو سے زیادہ پیڑ لگائے تو تو گرمی سنتولن میں آئے گی
ہم آپ کی بات سے سہمت ہے یہ بات صحیح ہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پرتیک بھائی کو اتنی سوچ ہو کہ ہمیں پیڑ لگانا چاہیے پیڑ لگانے سے ہمیں وایو شھ ملتی ہے اور کافی موسم دیکھنے کو اچھا لگتا ہے جیسے کہ آپ ہم نے دیکھا ہوا کہ گرامین علاقوں میں جو باغ ہوتے ہیں باغ آم وغیرہ کی تو وہ پر جاتے ہیں تو کتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے
ہ زیادہ تر گاؤں میں ہی پیڑ ملتا کیا
پیڑوں کی وجہ سے ایسا ایسا لگتا ہے کہ یہی ایک کھٹیا لے لو آرام سے مست اچ سا
ہاں مس اللہ یہ بات تو ہے
ہاں جی اور امی ابو
سب کہرییا اچھا سب الحمد للہ سب کری
وہ تو ہے اور آپ کے سورب خریت ہوں گے ہم یہی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں
پری مر سے
ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ سب کیریت رہے آپ کی فیملی میں
ہوں
ہلو ہلو ہلو ہلو
ہلو
آواز نہیں آ رہی ہے
ا رہے ہے ہ ٹھیک ہے تو ہے خدا حافظ
خدا حافظ